ہلو
ہلو ہلو السلام علیکم اور بتائیے کیس
ہماں بالکل خیریت آپ فرمائیے آپ کیسی ہیں
ہمارے گھر بھی بس سب کہرییات ہے اللہ کے شکر سے
بالکل اور آپ بتائیے آپ کا ناشہ ہو گیا
جی ہاں سب ہو گیا ہے بس یوں ہی بیٹھے ہیں تو ہم نے سوچا چلیے آپ کے تھوڑی باتیں کر لیں بیٹھ کے ابھی کیا اگزامس وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں کرنی تھی
بالکل ہم بھی نہ فری ہو کے بیٹھے ہی ہے رات کی کھانے کی تیاریاں چل رہی ہے
ہاں ہمارے گھر پہ بھی بس وہی امی گئی ہے بنا رہی ہیں کھانا ہم بیٹھے ہیں ہم نے سوچا چلیے اب کیا کرے ہیں اب ایگزام آنے والے ہیں تھوڑے بہت تو بات کرنی پڑے گی
بالکل اگزام وغیرہ کا تو کیا ہے وہ تو ہر سال ہر مہینے تو آتے رہتی ہے
تو ہے ہی آتے ہی رہتے ہیں ایگزام سب اسکول والے ہے ہی سال میں چار بار تو ایگزام لیتے ہیں
بالکل اب جب تک آپ پڑھائی کر رہے ہو تب تک آپ کو تو ایگزام تو دینا ہی پڑے گا
بلے وہ اسکول رہے یا کالج رہ
کالج رہے بالکل اور اور آپ کو بڑی بڑے کالجوں وغیرہ میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کےے بھی الگ سے پیپر پر وغیرہ دینا پڑتا ہے تو ایگزام کبھی چھٹے گا جب آپ اسکول کالج سے نکل جاؤ گے تب
جی جی وہ تو ہے ہی اب ہمارے یہاں پہ بھی ایسی کوئی اسکول کوئی کالج جب سب کے ایگزامس آنے والے سب لگے ہوئے ہیں اپنی تیاریوں میں سب کسی کے پاس سمے ہی نہیں ہے بالکل بھی
بالکل ابھی تو بورڈ وغیرہ ختم ہوا ہے ان کے ریزلٹ آئے ہیں پھر ان کو بھی الگ سے ٹینشن رہتا ہے کہ کون سے کالج میں ایڈمیشن وغیرہ لے کون سا کورس لے سب کا ٹینشن لگا رہتا ہے فن ٹینتھ میں جو بچے
اب لوگ سوچیں گے کہ مطلب ہو گیا اسکول ٹویلتھ ہو گیا بورڈ ہو گیا اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں رہے گی کوئی فکر نہیں کسی چیز کی اس کے بعد کالج میں ایڈمیشن کی فکر لے ٹینشن لیے بیٹھ جات ت
بالکل سب کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کالج وغیرہ میں تو پیپر ہی نہیں ہوتا ہے بس ایک بار کالج چلے گئے تو زندگی بن جائے گی مض اپنی مرضی سے رہیں گی
پر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اسکول لائف ہی وہ کہتے ہیں سب سے اچھی ہوتی ہے جیسا کچھ بھی رہے پر اسکول لائف ہی بیٹر ہوتی ہے سب سے اچھی
بالکل ہمارے اسکول میں جو ٹیچر وغیرہ تھے تو وہ بھی ایسے ہی کہتی تھی کہ ابھی اسکول میں ہو جب آپ کالج میں جاؤ گے نا تب آپ کو اسکول وغیرہ کی یاد آئے گی یہ بات بالکل سچ نکلی
اب تو آتی ہی تو ہے ہی اب کیا کر سکتے ہیں دوبارہ اسکول تو جا نہیں سکتے ہیں واپس
کل
اب کیا کرے ا پڑھنا ہی پڑے گا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو پڑھنا تو پڑے گا ہی سے بھلے ہی وہ اسکول رہے یا کالج رہے
بالکل ج دسویں پاس ہو کے نکلے توبھی الیونتھ اور جائیں گے تو ان میں ان کا الگ سے ٹینشن رہے گا کہ کامرس لے کے سائنس میں کہ آرٹ لے
جی جی وہ بھی پھر پھر ان کے لیے نیا سبجیکٹ آ جائے گا نیا نئی نئی چیزیں اب ان کو بھی وہ ساری چیزیں پڑھنی پڑے گی
بالکل
م آب کے ایگزام کب سے شروع ہونے والے ہیں
ہم تو ابھی کالج میں ہیں تو ہمارے تو چھ چھ مہینے کا جو سیمسٹر وغیرہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہی ہے
اچھا تو ہمارے بھی تو مطلب کالج کے ہی ہیں پر ابھی ہونے والے ہیں اگلے مہینے سے سارے ایگزام ہمارے بھی شروع ہونے والے ہیں
نہیں ہمارا تو ابھی کب ہوتا ہے نومبر کے ٹائم پر ہوتا ہے نومبر اک اکتوبر کے ٹائم پر فی ود میں پھر اپریل کے ٹائم پر ہوتا ہے جو سیمسٹر وائز ہوتا ہے نا و اس کے حساب سے ایگزام وغیرہ ہوتا ہی ہے تو ان کا بھی الگ الگ ٹینشن رہتا ہے
کالج کے ایگزام تو چ چ مہینے پہ ہوتے ہیں ان کا تو اور الگ ٹینشن رہتا ہے اب لگتا ہے کہ ہاں کالج آسان ہوگا اسکول کچھ آسان ہوگا پ سب میں کچھ نہ کچھ ٹینشن رہتی ہے
بالکل جب تک آپ پڑھائی کر رہے ہو تب تک تو ایگزام وغیرہ آپ کو دینا ہی پڑے گا اسکول وغیرہ میں جو رہتے ان کو لگتا ہے کہ کالج وغیرہ میں تو پیپر ہی نہیں ہوتا اپنی مرضی سے رہیں گے اور جائیں گے یہ تو بہت بڑی غلط فہمیاں ہووں تی ع لوگ کہ پھر جب کالج میں آتے تب ان کو پت چلتا کہ کالج میں بھی پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے
جی اب لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں کالج میں صرف مستی کرتے ہیں مزے کرتے ہیں پر ایسا ہے ہوتا ہی نہیں ہے
بالکل وہ سب کیا ہے اور فون و ٹی وی وغیرہ میں دیکھ رہتے ہیں کہ کالج وغیرہ کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے ٹی وی وغیرہ میں دیکھیں تو ان کو بھی لگتا ہے کہ اصلی میں ایسا ہی ہوتا ہے پھر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ای اس میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے ٹی وی میں تو ایسا بنائی ہوئی کہانیاں بتاتے
وہی اب ٹی وی میں یہ صحیح چیزیں کہاں ہی دکھائیں گی کہ کیا کرنا پڑتا ہے کیا نہیں
بالکل ایک تو اسکول اور کالج میں ایک یہی چیز فرق رہتی ہے کہ اسکول وغیرہ جب ہو تو آپ ایک اسکول کا یونیفارم پہن کر آتے ہیں اور فون وغیرہ نہیں لے کر آتے ہیں کالج میں خالی یہ رہتا ہے کہ گھر کا کپڑا پہن کے جا سکتے ہیں اور فون لے کے جا سکتے باقی دونوں میں چیزیں یہی فرق رہتی ہے باقی سب تو سیم ہی رہتا ہے
جی جی
اور بس نام تھوڑا تھوڑا چینج ہو جاتا ہے جیسے اسکول میں ٹیچر بولتے ہیں تو اسکول کالج وغیرہ میں فیکلٹی وغیرہ بولتے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا شبد ادھر ادھر ہو جاتا ہے پر رہتا تو وہی سیم ہی ہے
اب وہ تو بدلتے ہی رہتا ہے ا بڑے ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ تو سب چیز میں بدلتے ہی رہتا ہے میم کو اب اسکول میں بھی ٹیچر بولتے ہیں میم بولتے ہیں اس کے بعد کچھ کچھ س کے اپنے آپ ہی وہ چینج ہو جاتا ہے
بالکل اب جب تک اسکول وغیرہ تب تک پیپر وغیرہ دیتے ہے اب تو اچھے اچھے اس ٹائم پہ تو کورس وغیرہ بھی آ گئے ہیں
ابھی تو بہت سارے کورس آ گئے ہیں مطلب آپ کو جو من کرے آپ وہ لے کر پڑھ سکتی ہیں ابھی ایسا ہو گیا
بالکل اب تو اے آئی کا زمانہ وغیرہ بھی ہے تو اے آئی کے حساب سے بھی کورسز وغیرہ رکھتے بڑے بڑے کالجز وغیرہ میں تو پھر ان کے حساب سے ویس پڑھائی بھی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اپڈیٹ بھی ہو رہے ہیں نئے نئے سمج جو سمئے آ رہا ہے تو ان کے حساب سے پڑھائی لکھائی بھی ہو رہی ہے
جی جی اب ایسے کہ مطلب اچھا بھی یہ مطلب مطلب یہ چیز اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے ایک طرح سے ساری اے آئی کا زیادہ استعمال ہوگا تو پھر لوگوں کو جاب نوکریاں نہیں ملنے والی ہیں آگے چل کے بہت کمی ہی ملے گی اور اگر نہیں کریں گے تو پھر نالج کم ملنے والی اب جو یہے آئی سے نہیں ملے گی تو پھر
بالکل
دونوں میں تکلیف ہمیں نہیں نہیں
اسی لیے کہتے ہیں کہ اپڈیٹ کے ساتھ پڑھائی لکھائی کرنے چاہیے تاکہ جو ہم جب پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا وہ ڈیمانٹ وغیرہ میں ہے مارکٹ م یہ ڈیمانڈ ہے کہ نہیں جو ہم کر رہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ نہیں سب سوچ سمجھ کے کورس وغیرہ ڈسائڈ کرنا چاہیے کہ کیونکہ
ہاں کہ مطلب بعد میں ہمیں ایسا لگ گئے نا کہ ہم یہ لے کر ہمیں غلطی کر دی ہے اب ہم سے ہو نہیں رہا ہے اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ایسا لگنا نہیں چاہیے لینے کے بعد
بالکل اس لیے جب بارہویں میں رہتے ہو جب پیپر وغیرہ دے دیتے ہو بورڈ کا تو اسی ٹائم پر سب سوچ سمجھ کر کون سا کورس لینا چاہیے کون سا کورس اپنے لیے فائدہ ہے پھر مارک کٹ وغیرہ بھی دیکھ چاہیے کہ کس چیز کو کا ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کے حساب سے کورس وغیرہ سلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی رہے گا آپ پڑھائی وڑھائی کر کے نکلو گے تو آپ کو جاب وغیرہ بھی لگ سکتی ہے پھر ایسی کورس کرنے کا کوئی مطلب نہیں جس کا مارکیٹ میں ڈیمانڈ وغیرہ وغیرہ نہیں ہے
جی
اس
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آ پھر فیوچر میں ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ ہو ہم خود ہی اپنی لائف کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے سبجیکٹ کلینک ہے اس پہ
بالکل اسی لیے سوچ سمج کے لو کہ تاکہ اپنا بوشیہ زیادہ خراب نہ کرے کئی کئی ہوتا ہے کہ بوشیہ اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر لیتے ہیں
جی
اور فرمائیے
بسے نہیں سب چیزوں کیت جا رہی ہیں چل رہی ہے بیماری بھی پیپر آ پڑنے والے ہیں تو بھی پڑھنے لکھنے میں پھر بی ہو جائیں گے
بالکل ہمارا بھی پیپر آئے گا تو ایک مہین ہم بھی پہلے سے شروعات کر دیں گے پہلے ایسا پڑھنے کا بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں رہتا
اب پیپر کے سمے پہ تو جی وہی اب پیپر کے سمے پہ تو ایک مہینے پہلے سے شروع کرنا ہی پڑتا ہے پڑھنا تبھی اچھے سے سمجھ آنے والا ہے اور زیادہ دن پہلے سے بھی شروع کر دیں گے تو پھر وہ بھی اتنی سمجھ نہیں آتا ہے اب کچھ یاد رہتا
ایسا لگتا ہے کہ ہم دوبارہ ج سے پڑ رہے ہیں اسی لیے اسی ٹائم پہ پر ایزام کے آس پاس کے ٹائم پر تاکہ اچھے سے سب
وہی اچھا رہتا ہے
بالکل تو ہمارا توبھی ایگزام وغیرہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہمیں ابھی ہمارا اگزام وغیرہ ختم ہو کے چھٹیاں شروع ہوئی تھی اب چھٹیاں بھی ختم ہو گئی ہے تو کالج وغیرہ بھی جانا شروعات ہو گئی ہے پھر ایک دو
اب ابھی سمے ہی نہیں ملنا ہے پھر کسی کو ہاں
بالکل پھر سمے وغیرہ ہی نہیں ملیں گے سب اپنے میں ہی سب اپنے میں ہی سمے کا اپنا اپنا سمے دیکھ کے پڑھائی لکھائی کریں گے
جی جی وہی ہمارا بھی ایسے چل رہا چلیے پھر آب فری رہیں گے ہمیں بھی بہت اچھا لگا چلیے اللہ حافظ جچ